ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسیے ہیں آپ
کیسے ہیں آپ جی میں ٹھیک آپ کیسے ہیں آپ کے گھر میں سب کیسے ہیں
جی الحمد للہ میرے گھر میں بھی سب ٹھیک ہے میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے آپ بتائیں
میں بھی ٹھیک میرے گھر میں بھی سب ٹھیک کیا کر رہے تھے آپ
کچھ نہیں بس بیٹھے تھے میں نے کہا چلیے بات کر رہے ہیں آپ سے
جی بالکل تو کون سے موض تو بالکل تو کون سے موضوع پہ آواد کرنا چاہیں گے
ہوں آپ ہی بتا دیجیے میرا تو بند ہے موسم پہ بات کرنے کا
اوکے بالکل موسم پہ ہی بات کر لیتے ہیں تو بتائیں کیسا موسم ہو رہا ہے وہاں پہ آج کل جہاں پہ آپ جہاں سے آپ ہیں جہاں سے آپ کا تعلق ہے
جی الحمد للہ میں ہمارے یہاں تو اس سمے بارش کا موسم چل رہا ہے اس سمے بہت اچھا اچ ہوائیں چل رہی ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی ٹھنڈا موسم بھی ہو گیا ہے گرمی سے راحت ملید
تو اس سمے تو ہم لوگ اسی موسم کا ہی اچھا مزہ لے رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ آپ بتائیں آپ کے یہاں کا موسم کیسا ہے
جہاں سے میں تعلق رکھتا ہوں یہاں پہبھی جو موسم ہے وہ
بالکل ابھی گرمیاں جو ہے وہ اپنے عروج پہ
او
تو یہاں پہ جو موسم م ہو رہا ہے وہ گرمیاں ہیں اچھی خاصی گرمیاں ہیں تو آج کل لوگ کیا کر رہے ہیں یہ بالکل سیر و تفریح میں لگے ہوئے ہیں آج کل بچوں کی بھی یہاں پہ ا چھٹیاں ہو گئی ہیں تو بچے بھی جو یہاں پہ آج کل والدین بھی بچوں کے ساتھ آج کل کل گھومنے جا رہے ہیں پکنکس پہ جا رہے
ہمارے یہاں تو ابھی بچوں کے جو اسکول ہے نا وہ پھر سے چالو ہو گئے ہمارے یہاں کے اسکول چھٹیاں سب ختم ہو گئی ہیں تو ہم لوگ تو اب ہمارے یہاں موسم بھی اچھا ہو گیا ٹھنڈا توب ہم لوگ نہیں جا رہے چھٹٹیں ہم لوگ کی ختم ہو چکی ہے ہم لوگ کے اسکول چالو ہو
جی جی
جی کیا نا موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے نا تو بچوں کو بھی راحت مل جاتی ہے آسانی آسانی سے اسکول جا پاتے ہیں پاتے ہیں کیونکہ گرمی کے موسم میں پھر سا رابر ہو جاتی ہے سالندہ ہمارے یہاں بارش
جی بالکل
تو اس میں سے موسم بہت
جی آواز آپ کی دم دھیم ہی آ رہی ہے
ماشاء اللہ اس سمے بارش بہت اچھی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہاں موسم بہت درست ہو گیا ہے ہمارے یہاں کا اور جی جی بہت ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں اس سمے
ماشاء اللہ
اللہ نے بہت حسین موسم بنایا ہے اس ٹائم پہ ہمارے بچے بہت مزہ کر رہے ہیں اس موسم میں باہر گھومنے جاتے ہیں
اچھا جی
جی اور آپ کے یہاں کی بارش کب سے شروع ہوتی ہے
دیکھیے جو ہمارا علاقہ ہے یہ اس کے بالکل جو چاروں طرف ہے پہاڑیاں ہیں گ ایسا سمجھو کہ یہ بہت بڑا علاقہ ہے جو ہمارا اسٹیٹ ہے یہ بالکل پہاڑیوں کے بیچ آتا ہے اس کے چاروں طرف پہاڑیاں ہیں جو ا جس جن ا بادلوں سے مونسون ہو جاتا ہے وہ بادل رک جاتے ہیں ان پہاڑیوں کی وجہ سے تو یہاں پہ ا اس ٹائم پہ بارشیں نہیں ہوتی ہیں یہاں پہ بالکل ل گرمیاں اپنی عروج پہ ہوتی ہے
تو آپ کے یہاں کس مہینے میں بارش ہوتی ہے پھر
بالکل بارش یہاں پہ ہوتی رہتی ہے مارچ میں ہوتی ہے اپریل میں ہوتی ہے اور بالکل یہاں پہ سردیاں جب آتی ہیں تو تب بہت زیادہ یہاں پہ ا سردی ہوتی ہے اور برا بارش بھی ہوتی ہے یہاں پہ
جی جی اللہ کرے موسم اچھا رہے آپ کا سب خیر سے رہے آپ کے یہاں بھی
بالکل بالکل ضرور تو ا کیا کہنا تھا مجھے کہ اور بتائیں آپ کو کون سا موسم اچھا لگتا ہے
ہم مجھے تو ابھی فی الحال پ ہمارے یہاں جو موسم چل رہا ہے بارش کا وہی اچھا لگتا ہے کیوںک اس میںہ نہ زیادہ گرمی ہو ا ن زیادہ سردی ہوتی ہے تو بیچ کا موسم ہم کچھ بھی کہیں گھومنے جائیں یا اپنے گھر پہ بھی رہیں اپنے امی ابو کے ساتھ گھومنے جاتے ہیں تو ہمیں وہاں بہت اچھا لگتا ہے اس موسم میں ہوائیں چلتی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی تو اس کا بھی ہم کو لطف ملتا ہے باقی موسم تو اللہ پاک کے سارے بنائے ہوئے ہیں سارے ہی اچھے ہیں
بالکل بالکل بالکل تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ کو بارش میں بہت زیادہ لط لطف حاصل ہوتا ہے تو آپ کا پسندیدہ موسم ہے بارش والا موسم
جی جی جی
بالکل تو بارش ہے نا بارش سے کیا ہوتا ہے کہ یہ بہت بارش کے بہت زیادہ فائدے بھی بھی ہیں کیونکہ بارش سے جو
جی
جی جی جی بولے آپ
نے جو بھی موسم بنایا نا تو اس ہمارے فائدے کے لیے ہی بنایا ہے
بالکل بالکل ہر ایک موسم کی اپنی اپنی خوبیاں ہیں
جو بارش ہوتی ہے نا تو بارش میں کیا ہے نا فصلیں بہت اچھی ہوتی ہیں گندم وغیرہ کی جو کھیتی ہوتی ہے نا وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے سب اچھی جاتی ہیں یہ مٹی ہوتی ہے ہماری وہ نرم ہو جاتی ہے بارش سے ہماری نہروں میں ہمارے ا ندیوں میں پانی کا وہ اچھا ہو جاتا ہے سب کچھ تو اس لیے بارش بہت ضروری بھی ہے ہمارے لیے ہمارے معاشرے کے لیے ہماری کیا کہتے ہیں ہر چیز کے لیے ضروری ہے
بالکل بالکل تو جو بارش ہے نا یہ ہمارے جو کسان بھائی لوگ ہیں ان کی جو فصل ہے وہ اگتی ہے اور جو درخت وغیرہ ہوتے ہیں ان پہ دھول جم چکی ہوتی ہے گرمیوں کی وجہ سے تو وہ جو درک ہے وہ دھل جاتے ہیں ہوا وغیرہ صاف ہو جاتی ہے
ول بہت اچھی بات ہے اپنے کہ یہ جو بتیاں ہوتی ہیں نا اس کے جو چھوٹے چھوے چدر ہوتے ہیں جس سے آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا آنا جانا ہوتا ہے نا آپ سمجھتے تو وہ چیزوں کے لیے جو پتیاں جو ایک دم صاف ہو جاتی ہے نا تو ہماری جو ہوا ہوتی ہے ایک دم صاف ستھری ہو جاتی ہے ہمیں اچھی آکسیجن ملتی ہے اور ہم جس علاقے میں رہتے ہیں نا وہاں پہ بہت پیڑ پودے لگے ہوئے ہیں مطلب پیڑ ہیں تو اد رکھتے ہیں بہت اچھے ا جی تو بہت اچھا لگتا ہے ہم لوگوں کو ایک دم فریش ہوا ملتی ہے ہم لوگوں کو
بالکل بالکل کیا باتیں بتائییں آپ نے بہت اچھی باتیں بتائیں آپ نے تو اور کیا ہوتا ہے نا کہ جب بارش ہوتی ہے تو یہ اس سے نا انسان کا جو موڈ ہوتا ہے یا انسان کا جو دماغ ہوتا ہے دل ہوتا ہے وہ انسان خوش ہو جاتا ہے ٹ بارش کی جو وہ آواز ہوتی ہے اور جو جب پہلی بارش کی بوندیں پڑتی ہیں مٹی پہ اور مٹی سے جو وہ خوشبو اٹھتی ہے تو وہ
بہت اچھی مہک خوشبو ہوتی ہے صحیح بولے اور بارش سے نا کیا ہے نا ہمارے بچپن کی بھی بہت ساری یادیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں جب ہم چھوٹے تھے تو بارش میں ہمارے ا ابو ہمیں ناؤ بنات ا کیا کہتے ہیں پانی میں بہاو آتے تھے تو وہ سب چیزیں یاد آ جاتی ہیں
اچھا جی یادیں اس سے جڑی ہیں آپ کی
جی جی تو ہمیں تو بارش بہت اچھی لگتی ہے ہم لوگ سب فیملی مل کے بارش میں نہاتے بھی ہیں ہر موسم اللہ کی قدرت کی نشانی ہوتی ہے اور موسم بدلنا بھی اللہ کی حکمت ہے نا اللہ کی حکمت ہے اللہ چاہے تو پلور میں دھوپ سے بارش لے آئے بارش سے دھوپ کر دے ان کی تو شان ہی بے مثال ہے
بالکل بالکل اور میں آپ کو بتاتا چلوں شاید آپ جانتے بھی ہوں گے یہ کہ کہتے ہیں کہ بارش میں انسان کو دعا مانگ لینی چاہیے کیونکہ بارش میں جی جی
ہاں ہمارے حضور پاک نےرم فرماائے کہ جب بارش ہوتی ہے نا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرم ہے کہ جب بارش ہوتی ہے نا تو اپن بارش کے بیچ میں کھڑے ہو کر جو بھی دعا مانگتے ہیں نا تو اللہ پاک اس کو پورا کرتے ہیں
بالکل بالکل بالکل
ج
بالکل صحیح بتیا آپ نے تو وہ نا اور مجھے ایک بات یاد آئی بارش کی بہت قسمیں کیونکہ دیکھو کبھی کیا ہوتا ہے وہ ہلکی ہلکی بارش ہوتی ہے کبھی وہ بہت تیز بارش ہوتی ہے جس سے انسان کو ڈر لگتا ہے بادل گڑکنے لگتی ہیں بجلی وغیرہ اور جو مونسون کا یہ ابھی جو سیزن چل رہا ہے جو اس وقت کی بارش ہیں تو آپ کو ان ان میں سے کون سی بارش پسند ہے
ہم ہمیں تو پب نہ بہت زیادہ ہونا بہت ت بھی بیش کی جو بارش ہوتی ہے جو جس میں مٹی پانی کو اپنے اندر سوپتی ہے ہے نا جس سے ہمارا جی ہلکی ہلکی بارش ہو ہے نا جس اس میں انسان کے کام بھی نہ رکے بہت زیادہ بارش ہوتی ہے نا تو سڑکوں میں پانی بھر جاتا ہے تو پھر آنے جانے میں پرابلم ہو جاتی ہے سب کو اور ہاں تو مطلب بیچ کی بارش ہی اچھی رہتی ہے جو مطلب سب وہس میں اپنا صحیح سے رہ بھی سکے اور سب کا کام بھی چلتا رہے کسی کا کام بھی نہ
بالکل بالکل تو میں اس اس کے برعکس ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر ہم بارش میں باہر جائیں گے کبھی اسکول جانا پڑتا ہے کالج جانا پڑتا ہے یا کہیں بھی کام سے کہیں شاپ کے لیے جانا پڑے تو انسان کو احتیاط پررکھنا چاہیے کیونکہ کہیں پہ بھی پانی جمع ہوتا ہے تو دیکھ کے چلنا چاہیے
پتہ ہے کیا ہے اس میں سے نا بہت مچھر وغیرہ بھی پنپنے لگتے ہیں نا تو پھر بیماریاں بھی پھیلتی تی اس لیے ہمیں پانی کو تو اکٹھا نہیں ہو دینا چاہیے اس جگہ پہ پانی جہاں روکتا ہے وہاں مچھر جی تو پھر بیماریاں پھیلیں گی تو پھر ہمارے بچوں کو بوڑھوں کو نقصان ہوگا بزرگوں کو ہمارے تو مطلب کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا تو اس کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک اچھی اور ایک برے تو ہمیں دونوں کے لیے تیار رہنا ہے تو ہمیں اچھائی کے ساتھ ساتھ اس کی برائی کو بھی مٹاتا چلنا ہے تاکہ وہ ہمارے لیے فائدے مند ہو ہمارے فیملی کے لیے ہمارے امی ابو ہمارے دادا دادی جو بزرگ ہیں ہمارے بچے ہیں ان کے لیے کوئی نقصان نہ دے ہم اپنے گھروں میں نا پانی کو اکٹھا نہیں ہونے دینا ہے کہیں پہ کیونکہ اس میں کیڑے مک کے مچھر نا ان کے لاروا جمع ہوتے ہیں پھر مچھر پھیلتے ہیں تو اس سے ملیریا کے وائرس پھیل جاتے ہیں سب کی جسم میں تو
ہی
دتے ہیں
بالکل بالکل بہت بہت اچھی اچھی باتیں بتائیں آپ نے تو مجھے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے مجھے امید ہے کہ ہم پھر کبھی کسی نئے موضوع پہ بات کر کریں گے تو تب تک آپ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ
اپ بھی اللہ حافظ